جی وعلیکم السلام عیکم کیسے ہیں اچھا
السلام علیکم وان
جی جی وعلیکم السلام کیسے بھائی جان
خریت خریت سب خریت
اور کھانا بینا ہو گ سب
جس تو یہ جی بھائی بھائی ہو گیا کھانا پانا ہو گیا
اچھا اچا اور بنائیے سب
اور کھ کیا سناپ بھی بلیے کس کو کس موضوع پر آج گپت ہوگئی ہے
جی جی جی تو بھائی جان آج مب ٹیکنوجی جووری جانی جہانت کے بارے میں تھوڑا گفتگو کر لے
جی بھائییا
بالکل بک تو آج ہم مطلب ایسے حیرت گنج حیرت انگریز اور تیز رفتار اور ہر دل اجیز موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جو ہماری زندگی کے جینے کے طور طریقے بدل کر رکھ دیا یعنی ٹیکنالوجی اور ہمارا مستقبل
جی بائی ہے آج کا دور ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے سو الارم کی آواز سے لے کر رات کو سونے سے پہلے اسکرین بند کرنے تک اسکرین بند کرنے تک ہماری انڈیا کوئی بھی لمبا ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے اثر نہاگ درتا ہ
جی بالکل بالکل تو مطلب بھائی جان مطلب آ ہم مطلب یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی واقی امپورٹینٹ ہے اور دیکھیے کہب بالکل درست فرمایا بھائی جان اسمارٹ فون انٹرنیٹ اور اب جو مصنوعی ذہانت نے ناممکن اور کو ممکن بنا دیا جو کام پہلے ہفتوں میں مہینوں میں وہ پتہ تھا تو اب چند سیکنڈوں میں اپلبد ہوگا
جی یعنی ٹیکنالوجی نے دنیا کو صرف سمے ٹائی نہیں بلکہ انسان سے صلا صلاحیت ایک نئی پرواز اڑھی ہے
جی جی بالکل بالکل آائی جان جی بالکل صف بروا رہے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ ہاں بھائی جان تو آج مطلب اسی ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصان استعمال پر تفصیلی بات کریں گے بھائی جان تو مطلب ٹیکنالوجی کیا ہے بھائی جان بتائیے
آام توور بو سمجتے ہیں کہ صرف گیجٹس کمپیوٹر روڈس ج ٹیکنالوجی ہیں آپ کے نزد نزدیک اس کی اصل تصلیب کیا ہے
جی جی جی جی بالکل بالکل تو مطلب مطلب ہمارا مطلب یہی ہے کہنا ا ہاں جی بھائی جان تو آپ کوطلب بتایا ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ بہت عمدہ بات ہے لیکن ٹیکنالوجی درصل ام اے عملی کا نام ہے جب انسان اپنی عقل اور سائنس کا استعمال کر کے اپنی مشکلات اور بنانے کے لیے کوئی اوجار طریقہ نظام تعمیر کرتا ہے تو اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں پیے کہ ایجاد اپنے دور کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی اور آج کا اے آئی بھی مطلب ایسا ہی ہے
جی بائی جائے بہت خوب یعنی آسانی ضرورتوں کو پورا کرنے اور زندگی کو سیل بنا بنانے کا ہر وہ ذریعہ وگان کی بنیاد پر بنا وہ ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی دنیا کا سو بھی ہے مسی حالت
جی جی بالکل بالکل بھائی جان
جی
تو کیا ہے کہ مطلب بھائی جان آپ جو مطلب بتا رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کے بارے میں تو مطلب یہی ہے ہاں کہ مطلب ب بہت خوب ہو جاانی انسان ضرورتوں کو پورا کرنے اور زندگی کو ا کو شہر بنانے کا جو ہر وہ ذریعہ وجان کو بنیادیپ ج ب ج
جی بھیا انٹرنیٹ کی تیز رفتار نے پوری دنیا کو ایک انٹرنیٹ کی دنیا نے پوری دنیا کو ایک تیز رفتار ا تیز رفتار گلوبل ولیج سے آگے بڑھ کر گلوبل ہوم بنا دیا ہے
جی جی بالکل بالکل ران اللہ گ ہمارے یہاں تو آج مطلب ورک فرام ہوم یا آن لائن تعلیم دنیا کو کسی بھی کونے میں بیٹھ کر لی جا سکتی ہے آپ بہتری کمپنی کے ساتھ کار کر سکتے ہیں اور دنیا بتر پرفمنس سے سیکھ سکتے ہیں
جی بھ اور بٹوا میں کیا سرنے کی حالیت ہی نہیں رہی سب کول ہو چکا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو مطلب بھ جان یہ بتا رہے ہیں آپ تو اس کیلب آپ نے جو میں مطلب بتایا کہ جو ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ بات ہی سوچنے والی بات ہے اور انٹرنیٹ سے جو فائدے ہیں وہ بتایا آپ نے بالکل بالکل تو جی آج ملب بین یہ ہے کہ آن لائن پیمنٹ سے لے کرلیک چین کرپٹو جیسیک سرکچ تکنیکوں نے لین دین کے روایتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر د بائی جان ہے نا
جی بھائی یہاں اس طاریخ ترقی نے ہمیں وٹ ہے آسائیں آسانی بھی ہیں وہاں کچھ سنگین م فائل بھی پیدا کر دی ہے
جی جی بالکل تو مطلب بھائی جان آپ جو صحیح بتا رہے ہیں لیکن مطلب یہی ہے کہ جو مطلب تنائی اور سوشل میڈیا کی جوورت ہے وہ ورچل دوستوں سے نہیں ہے بلکہ گھر تک تو سیمت نہیں ہے لیکن ورچولی مطلب بتا سکتے ہیں جیسے کہ سائبر سیکورٹی اور پرائیویسی کا خطرہ ہو گیا آج ہم جو اپنا نجی ڈاٹا ہے وہ نہیںیں بھی ڈال دے رہے ہیں جو کہ سرکچت نہیں ہے سائبر کرائم اور آن لائن دھوکا دھڑی کے بقاعد تیزی سے جو بڑھتے جا رہے بھائی جان ایسایکھا ہے نا آ
جی ج
ٹھ
جانی اوروانی کہل ریڈیو نے م تو ایسے انسان جاں تو جسم سست ہوتا جا رہا ہے ی ٹیکنوجی کو ہمارا ام ہونا چاہیے اب او کی انسان کل ٹیکنالوجی کا نام بنتا جا رہا ہے
بالکل بالکل بالکل جو فرمایا ایک نمبر کی بات ہے کہ آج ہم خود ٹیکنالوجی کے غلام ہو گیا ہے اور تو ب جان اس ڈیجیٹل دور میں ایک مطلب جو صحیح توازن کیسے قائم کریں بھائی جان بتائیے
ہ کنزومر نہیں کرٹ م اسکرین ٹائم مقرر کریں ساریی ب تح اور تو آج کی گپتؤں کا لچوڑ یہ کہ ٹیکنالوجی کا بہترین خادم ہے اور لیکن ایک ب بےحد خراب آتا بھی ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح صحیح فرما رہے ہیں آپ جناب تو یہی ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں اور جیسے آپ آپ کتنا مطلب موبائل چلاتے ہیںے
میں چاہ کرتا ہوں آج تیس یا پینتالیس منٹ
جی جی جی بالکل بالکل تو بھائی جان میں یہ ہے کہ مطلب آپ چلا رہے ہیں تو صحیح ہے مطلب وہ بھی آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے
یا کہ بل ب ہویا کرتے ہوئے کہتے ہیں
جی بائی جان
یعنی جیسا کہ بدل ہوئے دور کے گیت کو ہویا کرتے وہ کر گیا ہے ٹیکنالوجی کا بھی ج دل اور اس کی روح کی چہری لے سکتی صرف ہمارے ہاتھوں کی طاقت بڑھا سکتی ہے
بالکل بالکل سوارلہ سوارلہ ہ آپ ہاں نے جو فرمایا واقعی قابل تریف ہے
دیوال
اور سنائیے
ایک اور اسسے ڈیجیٹل ان کو خوبصور الفائی بیٹھتے ہوئے کہ ہوئے تو وقت کی رفتار سے جو قدم ملاتا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہی مقدر ہوناتا ہے
پ کو بالکل بالک آگ بالکل آج آپ نے جو کہی ہے وہ قابل تعریف ہے اور جتنی تعریف اپ کی کی جائے اتنی کم ہے بھائی جان اور آپ نے اس ٹیکنالوجی پر بات کی اس کے لیے بات کروں قابل تعریف تو بھائی جان بس یہی ہےبح سبحان اللہ سے بات کہ رہے ہیں آپ تو بس آج ہم اتنا ہی بات کریں گے اس کے بارے میں کل بات کریں گے ٹھیک ہے نا بھائی جان
اللہ حا اللہ حافظ
ٹھیک ٹ